ہلو السلام علیکم
ہلو
السلام علیکم
ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
جی شکر آپ بتائیے آپ
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
اور کھانا کھایا
جی آپ نے کھانا کھایا
ہاں ہاں میں نے بھی کھانا کھایا اور بتاؤ کیا کر رہے تھے آپ ابھی
ویسے ہی گھر پہ بیٹھا تھا آپ کیا کر رہی ہو
میں نےا آج تھوڑا فون چلائی تھی اس دیکھ رہی ہوں کہ یہ گاڑیاں بائکس کتنی ستے سستے آج ہوئے
اور کیا نام
اپنے
بہت سستے ہیں ہاں میں نے تو کب کلاائی
س والی
میں نے لائی ورنہ
بٹ ن
جی جی ہلو ہلو ہلو آپ کیوں نہیں بات کریو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ ذرا آپ ایئر فون نکالو مہربانی کر کے
مجھے ایئر فون نہیں لگا کہ ہلو ہلو ہلو
ہوتا یہ
میں بتا رہی ہوں وہ کتنے میں تھی وہ گاڑی
ا ت ہی ا ہی کچھ ڈھائی ساھے تین لاکھ
اور تو کیوں نہیں لا رہے ہو آپ
میں نے تو لائی ابھی تو بولا میں نے لائی
آپ نے لائی
ہاں پانسوں
وہ بائک بیچی
کون سی
جو آپ کو تھی ہے اس سے پہلے
یس یس
تو اس کو کتنا آیا
اس کو آئے ہی کچھ ایک لاکھ
اچھا ٹھیک ٹھیک وہ کس کو بھیجی ہے آپ نے
وہ میں نے بھیجی یہی ماگم میں ایک دکان دکاندار کو
اچھا کیا کیوںکہ گاڑی نہا اچھی ہوتی ہے بارش وغیرہ کے ٹائم گاڑی اچھی لگتی ہے بائک پہ جب بارش پڑتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں سڑک پہ گھر کیسے پہنچ
جی جی اچھا آج کل میں ایک ٹاپک کے بارے میں بہت سوچ رہا تھا اور وہ یہ ہے سیلف کانفیڈینس یعنی خود اعتم دادی مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کی کامیاب میں اس کا بعد بڑا کردار ہوتا ہے
بالکل ٹھیک ہے تم نے سیلف کانفیڈینس انسان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ ہے اگر کسی انسان کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہو تو وہ مشکل سے مشکل کام بھی انجام دے سکتا ہے
ہ جی بہت سے لوگوں کو لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان میں ٹیلنٹ ہو ہوتا ہے مگر کانفیڈینس کی کمی کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر پاتے
یہ بات بالکل درست ہے دراصل سیلف کانفیڈینس اور ٹیلنٹ دونوں الگ چیزیں ہیں ٹیلنٹ اللہ کی دہ ہے جبک کانفیڈینس محنت تجربے اور مسلسل کوشش سے حاصل ہوتا ہے کئی مرتبہ ایک معمولی صلاحیت والا شخص صرف کانفیڈنس کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے
تمہارے نزدیک سیلف کانفیڈینس کی سب سے آسان تعریف کیا ہو سکتی ہے
آپ کو پت ہے جب کسی موضوع پر بات کرتی مجھے نیند چڑتی جب ایسے ہی بات کرتے ہیں تب مجھے نیند ہی نہیں چڑتی ہے
نہ مجھے نہیں چڑھی نہیں ن آپ بتائیے
میرے خیال میں سیلف کانفیڈنس کا مطلب ہے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں پر یقین رکھنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر تو سمجھے بلکہ یہ ہے کہ وہ نیک اابلیت پر بھروسہ رکھے اور مشکل حالات میں بھی ہمت نہ ہارے
جی بہت خوب میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی اسٹوڈینٹ ایگزام دینے چاہتا ہے اور اس نے محنت کی ہوتی ہے تو اس کا کانفیڈینس اسے بہتر پرفارمنس دینے میں مدد دیتا ہے
بالکل اسی طرف ایک کھلاڑی اپنی ٹریننگ پر بھروسہ رکھے تو میچ کے دوران اس کا کانفیڈینس اسے بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے کانفیڈینس انسان کو گھبراہٹ اور خوف سے بچاتا ہے
ہاں جی مجھے اگر کچھ لو کانفیڈنس اور تکبر کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں
نہیں دونوں میں بہت فرق ہے سیلف کانفیڈنس ایک مثبت صفت ہے جبک تکبر بری عادت ہے خود احتمادی میں انسان اپنی قابلیت پر بھروسہ رکھتا ہے لیکن دوسروں کی عزت بھی کرتا ہے تکبر میں انسان اپنے آپ کو شروع سے افضل سمجھتا ہے
جی یہ فرق سمجھنا واقعی ضروری ہے اچھا یہ بتاؤ کہ کانفیڈینس کی کمی لیکن وجوہات سے پیدا ہوتی ہے
ہ کانفیڈنس کی کمی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں م سے مثال کے طور پر بچپن میں زیادہ تنقید مسلسل ناکامی دوسروں سے مقابلہ کرنا یا پھر اپنی کمزوریوں پر زیادہ توجہ دینا جب انسان ہر وقت اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتا ہے تو اس کا کانفیڈینس متاثر ہوتا ہے
جی میں نے دیکھا ہے کہ طدح سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی کئی لوگ میں کانفیڈینس کم ہو جاتا ہے وہ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں
بالکل سوشل میڈیا پر اکثر لوگ اپنی زندگی کا اچھا اچھا پہلو دکھاتے ہیں جب کوئی شخص اسے حقیقت سمجھ لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں رہتا اسی لیے ہمیں تاب بچوں اپنی ترقی پرڑھ
بڑا نہیں کی کیا ہے
جی کانفیڈینس بڑھانے کے طریقے کیا ہیں
سب سے پہلاے طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے چھوٹے چھوٹے گولس مقرر کرے جب وہ ان گولس کو حاصل کرتا ہے تو اس کا کانفیڈینس خود ب خود بڑا
اچھا مشورہ تھوڑی کامیابی بڑی کامیاب ہو یہ بنیاد بنتی
بالکل دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان مسلسل محنت کرے جتنی زیادہ تیاری اور پریکٹس ہوگی اتنا ہی کانفیڈینس بڑھے گا
ہاں جی یعنی کانفیڈینس صرف سوچنے سے نہیں آتا بلکہ عمل سے آتا ہے
بالکل صحی مثال کے طور پر اگر کسی کو اسپیچ د سے ڈر لگتا ہے تو اسے پریکٹس کرنی چاہیے جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا ہی ڈر کم اور کانفیڈینس زیادہ ہوگا
مجھے یاد ہے جب میں نے پچھلی مرتبہ اسکول اسمبلی میں تاریخ کی تھی تو میں بہت نروس تھا اگر بعد میں جب میں نے نے کئی مرتبہ سھیش کی تو میرا کانفیڈینس بڑھ گیا
بالکل یہ ایک بہترین مثال ہے تجربہ کانفیڈینس کو مضبوط بناتا ہے ہر نیا تجربہ انسان کو کچھ نہ کچھ تو سکھاتا ہی ضرور ہے
جی کچھ لوگ ناکامی سے بہت گھبرا جاتے ہیں کیا ناکامی سے کانفیڈینس کو کم کرتی ہے
جی
کیا ناکامی کانفیڈنس کو کم کرتی ہے
میں نے ابھی بھی بتایا نا یہ بات شاید
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہےنی ناکامی آخر نہیں ہوتی
آپ کہیں آپ کچھ اور بول رہے ہو
آپ کہا۔ پے تھی ابھی
میں نے بتایا کیا جب وہ ان گولس کو حاصل کرتا ہے نا تو اس کا کانفیڈینس خود بہ خود بہڑنے لگتا ہے
جی جی
جی
آپ بھی کہاں پہ آپ پت نہیں آپ کہاں کیا بول رہی ہو؟
نہیں نہیں آپ نے بتایا نا کانفیڈینس بڑھانے کا طریقہ کیا ہے میں نے بتایا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے چھوٹے چھوٹے گولس مقرر کرے جب وہ ان گولس کو حاصل کرتا ہے تو اس کا کانفیڈینس خود ب خود بڑھنے لگتا ہے
جی اب ہو کہاں پہ
جی مطلب ہو کہاں پہ جیسے ہم ریڈنگ کر رہے ہیں
مطلب یہی نا آپ کہاں پہ پہنچی میں مطلب تھوڑا نا ہل ڈل گیا
ہ یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے
جی کون سا مشورہ
ہہہم جی
جی جی جی اشارمی آپ مجھے یہ بتائیے بہت اہم بات ہے حوصلہ افزائی انسان کے نئے کام کرنے کی ہمت دیتی ہے
ہ جی
جی
جی کیا حوصلہ افزائی
مطلب میں بتا رہا تھا یا یہ بات اہم ہے حوصلہ افزا انسان کو نئے کام کرنے کی ہمت دیتی ہے
ہہمہہم
ہ بتائیے نا اپ کچھ ٹائم ہو رہا ہے کچھ بھی بتائیے آپ جو تمہیں یاد ہوگا چلو ٹھیک ہے آاشی گفتگو سے مجھے یہ سبق ملا کہ سیلف کانفیڈنس کامیابی کی بنیادی کنجی ہے اس کےے بغیر صلاحیت بھی پوری طرح سامنے نہیں آسکتی
جی
آپ نیچے آئے نا میں نے تین بار بولا
جی صحیح بات ہے
جی جی
اساس ہوااک ک پریس کا مطلب تک کپور نہیں بلکہ اور ایک بار پہلے تم پتا نہیں کہاں گھومے ہوتے ہو پھر سنو بلکہ اپنی قابلیت پر یقین رکھنا ہے جو لوگ محنت کرتا ہے مثبت سوچ رکھ اور ناکامی سے سیکھتے ہیں ان کا کانفڈنس وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے
ہ جی ہاں بہت شکریہ آ ججیؤ گ تو گ بہات معلومات اور دلچسپ رہی گفتگو بہت امیدوار رہی جی بتائیے
جی چلو اللہ حافظ
چلو ٹھیک ہے اپنا خ رف گار